وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
جی بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا تو آپ کہ گھر پہ سبھی کیسے ہے وہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے آپ سنائیں اور کیا کر رہے ہیں
بھائی جان میں بیٹھا ہی تھا آج تو پت ہی ہے ابھی ابھی کھانا کھایا اب اب ہی روم میں بیٹھا تھا میں نے سوچا جو بیٹھا ہی ہوں آپ سے کچھ بات کر لوں تو اسی کے ساح آپ کو تو پتا ہی ہے آج کل گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں نے سوچا اسی پہ بعد تھے ان کی اہمیت پہ ہاں بھائی جان تو مط کہ جو یہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو چھٹیاں ہر انسان کے زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے میرے بھائی ہم سب روزانہ سکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں آفس جاتے ہیں یا گھر کا کاموں میں مصروف رہتے ہیں اس ملب کہ مسلسل اصل محنت کی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں تو اس لیے اللہ نے بھی انسان کو آرام کی ضرورت دی ہے تو چھٹیاں ہمیں وہی آرام دیتی ہے جو ہمیں کچھ دن کی چھٹی ملتی ہے تو ہم اپنی ذہن اور جسم دونوں کو سکون دے سکتے ہیں ہے نا بھائی جان تو مطل یہ جو بچے ہوتے ہیں طالب علم کے لیے بھی چھٹیاں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اسکول اور کالج میں روز کلاسز ہوتے ہیں ہوم ورک ہوتا ہے اور ایگزامس کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو اتنی مصروفیت کے بعد مطلب کہ چھٹیاں ملنا کسی تحفے سے کم نہیں ہوتا تو چھٹیوں میں بچے دیر تک سوچتے ہیں مطلب کہ اپنی پسند کے کام کر سکتے ہیں اور اپنی تھکان دور کر سکتے ہیں ہے نا
جی بھائی جان بالکل صح کہ آپ نے اگر ہم دیکھیں تو چھٹیوں میں مطلب جو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ ان دونوں کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر سکون سے جیسے چھٹی میں رہے تو مطلب انسان میں اسٹرس کی کمی آ جاتی ہے جو کام کرتے کرتے تھکا ہے وہ دور ہو دماغ کا ریفریشمنٹ ہو جاتا ہے لگاتار کام کرنے سے تھکا ہوا دماغ چھٹی بعد فریش ہو جاتا ہے ہم دیکے آج کے دور میں اینزائٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کو خالی اور پ دماغ کو نیگیٹو تھٹس سے بچاتا ہے دماغ کو فریش کرتا ہے اینزائٹی سے دور رکھتا انسان میں ڈپریشن کی کمی آ جاتی ہے یہاں ہم دیکھے ب وجہ سے مطلب بہتر نیند آ جاتی ہے مطلب کہ کام کی ٹینشن جب ختم ہو جاتی ہے انسان چھٹیوں میں آ رہا ہے گھر میں تو انسان کی بہتر نیند ہو جاتی ہے انسان کی پازیٹیو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے سکون کا ماحول انسان کو مطلب سوچنے میں مدد کرتا ہے یا ہم دیکھیے تو ایموشنل بیلنس اس کا ہم کہتے ہیں اپنے لیے وقت نکالنا اپنے گھر والوں کے لیے وقتوں کے لیے وقت نہیںکلنا چھٹٹی کی وجہ سے انہیں وقت ملتا ہے
ہاں بھائی تو اسی کے ساتھ ساتھ لیکن چھٹیوں کا مطلب صرف سونا یا سارا دن موبائل چلانا نہیں ہے بھائی میرے تو اگر ہم اپنی چھٹی ٹیوں کو اچھی پلاننگ کے ساتھ گزارے تو ہم بہت کچھ نیا سیکھ سکیں ہیں مطلب کہ مثال کے طور پر ہم کوئی نئی کتاب پڑھ سکتے ہیں انگلش بولنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں یا اپنی صحت پر توجہ دے سکتے ہیں نا تو چھٹیوں میں فیملی کے ساتھ بھی وقت گزارنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو آج کل ہر شخص اپنے مطلب کی کام میں اتنا مصر مروف ہے کہ گھر والوں کے ساتھ مطلب کہ بیٹھنے کا وقت کم ملتا ہے تو چھٹیوں کے دن ہم سب ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں بل کی باتیں کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں مطلب شریک ہو سکتے ہیں اس سے محبت اور یقین برھتا ہے ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے اگر ہم دیکھیں تو مطلب آج کل جو ہمارا دور ہے ہمارا جو کھانا پینا ہے اس سے کیا ہے کہ ہماری فزیکل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے ہماری چھٹیوں کی کی وجہ سے ہماری جو باڈی کو مطلب جو نقصان ہوا ہے کام کرنے سے یا یہ مطلب فاسٹ فوڈ کھانے سے اس سے بھی آزادی ملتی ہے باڈی کو آرام ملنے سے لگاتار جو باڈی میں مل ہیلھ بنتے ہیں انسان کی فزیکل ہیلتھ بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے یہاں ہم دیکھیے تو آج کل ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر ریسرچ کے ب ریگولر چ چٹھی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے یہ بھی بہت کم ہو جا رہا ہے یہ ہم دیکھیں گ آپ کی امیونٹی مطلب جو مطلب جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے چھٹیوں کی وجہ سے سکون کے ساتھ انسان رہتا ہے تو انسان کی امیونٹی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہم دیکھے کہ آس پاس آج کل کام اتنا زیادہ ہے کہ اپنی فزیکل فٹنس کےے ہمیں وقت بالکل بھی نہیں مل چھٹیوں میں کیا ہے کہ انسان نے مطلب ٹائم نکال سکتا ہے اپنی خود کے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی یا اگر کوئی چاہے اگر کوئی نئی ہابی سیکھنی ہو کوئی نئی چیز کرنی ہو جیسے پین یا رائٹنگ سکلز ہو کس پہ بھی کام کر سکتے ہیں ہم چھٹیوں میں
ہاں بھائی جان اگر میں آپ کو پتا ہوں اسی کے حساب سے مطب کہ اگر مگ مطلب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں چاہے کہ اگر ممکن ہو تو چھٹیوں میں کسی خوبصورت جگہ کی سیر بھی کرنی چاہیے ہمیں تو مطلب کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیر کرنے سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور دماغ تازہ ہو جاتا ہے ہم مطلب کہ پہاڑوں باغوں دریاؤں یا کسی طریقے مطک ایک کسی تقریب طریقے کی جگہ پر جا کر چیزیں دیکھتے ہیں اور محبت کی مطلب کہ محبت بری مطلب کہ بہت ہی چیزیں دیکھتے ہیں مطلب کہ جن سے ہمیں محبت ہوتا ہے کہ کیسے مطلب کہ کیا ہے وہ چیز جیسے کہ اللہ تعالی کا نظام آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ کیسی بنائی ہے اللہ تعالی نے یہ دنیا تو ان چیزوں سے محبت بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے تو چھٹیوں کا ایک مطلب کہ اچھا استعمال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں روزانہ مطلب کہ چلے ہلکا فھلکا ازرسائز کرے صاف اور صحت مند غذا کھائے اور پوری نیند لے جب انس مطلب کہ ریگولرلی کام کرتا ہے تو اس کی نیند بھی کم ہوتی ہے کیونکہ اس کو صبح جلدی جلدی اٹھنا پڑتا ہے سویرے سویرے اٹھنا پڑتا ہے اس سے نیند بھی کم ہو رہی ہے کہ مطلب کہ اس کے باوجود ہم چھٹیوں میں اچھی نیند لے سکتے ہیں جب ہم صحت اچھی ہوگی تو مطل کہ پڑھائی اور کام بھی بہتر ہوگ ہے نا تو چھٹیوں میں ہمیں اپ اپنے شوق بھی پورے کر سکتے ہیں کسی کو مطلب کہ جب سے آپ نے کہاں کہ بہت ہی اچھا کہتا ہے ڈرائنگ پسند ہوتی ہے کسی کو گارڈنگ کرنی ہوتی ہے کسی کو کھانا بنانا پسند ہے یا مطلب کہھ دوروڑ کوئی مطلب کہ رننگ کرتا ہے کرکٹ کھیلنا یہ سب کام انسان کو خوشی دیتے ہیں اور مطلب کہ تفریح کے لیے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے انسان ہے نا
اگر ہم دیکھے تو مطلب چھٹیوں میں ہمیں خاندانی اور سماجی تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھے بجلی روٹین ہے آج کل مطلب لوڈ ہوتا ہے کام کرتے رہتے تھ ہماری فی ملی گئی ائم نہیں ملتا ہمارے دوستوں کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا چھٹیوں سے کیا ہے کہ فیملی کے لیے فقت ملتا ہے ریڈی پوار کو جو وہاںقت بالکل نہیں ملتا تو چھٹیوں میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے یااںپ دیکھے تو رشتے داروں طرف ہم کبھی جاتے نہیں کیہ ہمارا شور رہتا ہے دن میں کام کرنا ہوتا ہے پورا دن کام پر لگے رہتے ہیں چھٹیوں میں کیا ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں میں بھی سکتے اس سے کیا ہے کہ رشتے بھی ہمارے مضبوط ہو سکتے ہیں یا ہم دیکھے تو ہمارے پاس بچوں کے لیے بھی وقت نہیں بچا اب ہمارے بزی ریٹے چھٹیوں میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھومھرنے گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں کہیں پکنک جا سکتے ہیں کسی رشتے دار کے یہاں جا سکتے ہیں بچوں کو اپنا اس کا وقت دے سکتے ہیں بچوں کے ساتھ اموشنلی گرو کر سکتے ہیں چھٹیوں کے بہت سارے فائدے ایسے ہیں یہاں ہم دیکے تو مطلب ہماراری بزی روٹین جو ہے ہمارا یہاں آفس ورک دیتی ہے اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس دوستوں کے لیے بھی وقت بالکل بھی نہیں بچتا مطلب چھٹیوں کی وجہ سے ہم دوستوں سے بھی ب ان کے ساتھ آا سکتے ہیں یا یادگار لمحے بنا سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ چھٹیوں میں بتائے گئے مطلب جو زندگی کے پل ہیں وہ ہمیں زندگی بھر یاد رہتے ہیں
ہاں بھائی جان تو اگر اس ساتھ ساتھ میں کہوں کہ مطلب کہ اگر ہم صرف مطلب کہ یہ چھٹیاوں میں موبائل گیمز یا سوشل میڈیا پر سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں تو چھٹیاں بے کار ہو جاتی ہے تو م کہ ہمیں ایسے اپنی چھٹیوں کو بےیکار نہیں کرنا چاہے تو موبائل کا استعمال زرور کے مطابق کرنا چاہے مطلب کہ تھوڑے سے سمے تک وقت بہت قیمتی ہے اور جو وقت گزارتا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا مطلب کہ دنیا کی ہر چیز لگ بھگ لگ بھگ سے مطلب کہ بہت سی چیزیں واپس آ سکتی لیکن ایک تو انسان کی موت ہے وہ بھی واپس نہیں آ سکتی دوسرا یہ ٹائم یہ ٹائم بھی واپس نہیں آ سکتا وہ بھی اسی میں آتا ہے تو چھٹی میں گھر کے کاموں میں بھی والدین کی مدد کرنی بہت ہی اچھی عادت ہے اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے اسی ملک ذمہ داری کا احساس پڑتا ہے تو چھوٹے مطلب کہ بائیوں کی مدد کرنا گھر صاف رکھنا اور بزرگ بزرگوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کچھ لوگ چھٹیوں میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں مطلب کہ کسی کو کپڑے دینا مطلب کہ کھانا دینا یا تعلیم میں مدد کرنا بہت نیک کام ہے تو دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں مطلب کہ کہیں نہ کہیں اس سے ثواب بھی ملتے ہیں نا بھائی ج
ٹھیک ہے آپ نے جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے مطلب چھٹیوں کے وقت ہمیں موبائل فون میں یا صرف سونے میں ائع نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل صحیح بات انسان کو چاہے جو ہمیں چھٹیوں کا وقت ملا ہے وہ صرف فون پہ ضائع نہ کرے یا وہ صرف بس کھیل کود میں ہی ضائع نہ کرے انسان کو چاہیے کہ مطلب خود کو سمجھے اس ٹائم میں خود کے لیے نئی نئی ہبیز بنائے پینٹنگ یا میوزک یہ نہیں ہابی سیکھے یا کوئی نئی شکل سیکھے جو آپ کو زندگی میں کام آ سکتی ہے فری ٹائم میں لوگ نیا کورس سیکھ سکتے نئی لینگویج سیکھ ستے ہیں کوئی نئے سکل سیکھ سک تھے جو کہ زندگی میں بہت کام آتی ہے یا ہم دیکھیں گ اگر کوئی بکس پڑے مطلب اس میں گیان کی باتیں جو ہیں ان سے مطلب گیان بڑھتا ہے انسان کو ایکسپیرئنس ملتا ہے دیک کہ نئے نئے طریقے انسان سیکھتا ہے اں اسپرچول پیس جس کو ہم کہتے ہیں مطلب جو ہمارا ریلیجن ہے اس کی پریکٹس ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ہمارے بزی روٹین میں وہ ٹائم نہیں ملتا اسپرچل ٹائم نہیں ملتا اس لیے چھٹیوں میں یہ ٹائم بھی ہم کما سکتے ہیں یا ہم دیکھے تول سیر ملب جو کہ کہا تھا اپنے پکنک جا سکتے ہیں گھومنا پھرنا صحت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے انسان اس ٹائم میں کہیں گھومنے بھی جا سکتا ہے دوستوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ یہاں ہم دیکھیے تو اپنے سماج کی بہتری کے لیے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اگر اپنے ایرن کر ہو اپنے ارن کرت
کہ آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ چھٹیاں اللہ کی اک رحمت ہے اور نعمت بھی ہے تو ہمیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں آرام بھی کرنا چاہیے مطل کہ کچھ نیا بھی سیکھ چاہیے اپنی فیملی کو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہے اور دوسرے کی بھی مدد کرنی چاہے اگر ہم اپنی چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں تو ہم ایک بہتر طالبہ علم بہتر مطلب کہہ بی مطلب کہ بہتر بیٹا بن سکتے ہیں تو انسان اور بہتر شہری بن سکتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے مانب کہ رکھنا چاہیے ہمیں اچھی پلاننگ کے ساتھ مطلب کہ گزاری ہوئی چھٹیاں ہمیں زندگی میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں اور ہمیں بھی یہ یاد بھی رہتی ہیں کہ ان چھٹیوں میں ہم نے ایسے ایسے ہی کیا تھا ہے نا تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ آ کی بھی بات ہوتی رہے گی آپ اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ
اللہ حافظ